لو وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ہاں بڑھیا بتا
یہ آس ل سب کہہ رہے تھ ہم کہہ رہے تھ آپ کے امی ابو ای بھائی جان سب چٹکن رٹ رہانیی ہے
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت ہے آپ فرمائے احمد للہ ہمارے یہاں سب بڑھیا آپ کے گھر آپ سب اچھے ہیں
سب اچھے ہیں ہم تو آپ سے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آج کچھ زیادہ ہی گرمی ہو رہی ہے
جی جی فرمائے ہاں جی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دیکھیے نا ہر جگہ گرمی ہو رہی ہے ہمارے یہاں بھی اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ پچھلے ہفتے سے بارش ہی نہیں ہوگی ایسا لگ رہا ہے بس کیا بتائیں اسے سورج ہمارے آس پاس ہی چل رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے ہماری طرف پر ہم کیا کریں اتنی گرمی میں جی جی
چاہتا ہوں کہ اتنے ہی گرمی نا بندہ تھوڑا اپنا دھیان رکھے وہ زیادہ سے زیادا پانی پیے
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں گرمیوں میں پانینے مقصد جو ہوتا ہے پانی پینے کا مقصد ہی زیادہ بہتر رہتا ہے گرمی ہمارے حساب سے ہم بھی سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا پانی پیئے کم سے کم چار لیٹر پانی نہیں پیے روز کا
ہوں دیکھو دن ہمیں تین سے چار لیٹر پانی تو پینا ہی پینا چاہیے میرے مطابق
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پانی پییں اپنے شریر کا دھیان رکھیں نہیں تو پھر دیکھیے اگر ہم اپنا دھیان ہی رکھیں گے تو پھر ہمارا پھر ہم گھر والوں کا دھیان کون رکھے گا
بالکل صحی بالکل صح دیکھو
جی جی
پینے کا بہت فائدہ ہے صحیح بتاؤں تو فائدہ ہے ہمارا شریر کا ڈائجس سسٹم بنا رہتا ہے
بالکل آ صحیح فرما رہے ہیں بالکل آپ صح
اوپر سے کافی لوگ کہتے بھی ہیں اور ریئلٹی بھی یہی ہے کہ ستر پرسینٹ ہمارا شریر پانی کے اوپر ہی چلتا ہے نیڈ ہوتی ہے ہمارے شریر کو ستر پرسینٹ پانی
بالکل بالکلپ صح فرم رہے ہمارے شریر میں ستر پرسینٹ پانی کےوپر ینڈ ہوتا ہے ایک بار کو اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو چل سکتا ہے پر پانی نہ پیئے
نہیں جلے گا
نہیں چل سکتا بالکل جی بالکل
تو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے مطابق تو بندے کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے دیکھو پانی پینا ہمارے اوپر ہی وہ ہے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ہم دھیان رکھیں گے اپنے شریریک کا
بالکل بالکل
نہیں پئیں گے تو شریف ہم شریف کا دھیان کون رکھے گا
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں پانی پینا تو اتنا ضروری ہو گیا ہے آج کے ٹائم پہ بنا پانی کے ہمارا شریر کام ہی نہیں کرے گا
ہوں دیکھو میں بتاؤں دیکھو ہر بندے کے لیے نا میرے مطابق نارملی پانی پینا امپورٹنٹ چیز ہے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ بند پانی پینے ب رہ سے دیکھو پانی پینے پنے بہت نا شریر میں کمزوری آتی ہے
جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بنا پانی کے جو ہے ہمارا شریر اچھے سے کام بھی نہیں کرتا
ھمم
دیکھیے ہم بھی سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پانی پییں اور آپ دیکھیں گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہمارے سائڈ بھی اتنی گرمی ہو رہی ہے ہم دن میں دن میں کیا ہم آپ سے سے بولے کہ ہمیں دو بار نہانا پڑ جاتا ہے ایک بار تو ہم صبح نہاتے ہی نہاتے ہیں ایک بار سونے سے پہلے جنا پڑ جاتا ہے
دیکو میں بھی بالکل صحی بتا رہا ہوں میرے ساتھ بھی صی میںسے ہوتا ہے میں دن میں کم سے کم تین سے چار بار نہا لیتا ہوں صبح جاب پہ آیا نہا کے آیا اب گھر جاؤں گا پھر نہاؤں گا ہے نا اس کے بعد میں گھر جاؤں گا نہاؤں گا پھر میں اپنا فلپنگ کرتا ہوں میں تو اس کی پریکٹس کرنے جاؤں گا ہے نا تو وہاں وہاں سے آنے کے بعد پھر نہ آؤں گا پھر اب میں سوچتا تھا ہ ٹٹ ہو نہیں آنے کے بعد تو وہاں آنے کے بع بہت زیادہ فون چلاؤں گا پھر رات ہو جائے گی کافی رات نا پھر مجھے نیند آتی ہے ہے نا پھر نہیں مھے تھو ایسے گرمی کے چکر میں آتی نہیں گرمی کے چکر میں کئی بار آتی نہیں
بالکل بالکل دیکھیے اگر لائٹ بھاگ جائے تو پھر نیند نہیں آتی
تو مجھے پھر اس کے بعد
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں
ہی
ہم بھی سوچتے ہیں کہ دن میں دو بار نہانا ہی پڑ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ چلو بالکل دیکھیے شریر بھی ہمارا اچھا رہتا ہے سوستھ رہتا ہے اور صاف رہتا ہے اس سے اچھی بات کیا ہے ہمارے لیے بالکل ہم بھی بہت دھیان رکھتے ہیں
شریر کا اپنی دھیان رکھا جائے
ہم بہت دھیان رکھتے دیکے اگر ہم نہائ گے نہیں تو ہم پھر گر میں سو نہیں پائیں گے اگر ہم سوئیں گے نہیں تو صبح اٹھ ٹائم سے اٹھیں گے نہیں
میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے نہایا جائے پانی پیا جائے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہم بھی بہت دھیان رکھتے ہیں پانی تو ہم چار لیٹر آرام سے پی لیتے ہیں روز کا دیکھو پینا بھی چاہیے نہیں تو آپ کو کو پت ہی ہے شریر کا حال کیا ہو جائے گا اور گرمی اتنی زیادہ پھر گلوکوز چڑھنے چڑھ جاتے ہیں پھر اس سے اچھا پانی ماتا اپنے شریر میں پوری رکھیں تو اس سے آ کا فائدہ ہوگا
ھمم
بالکل جی آپ ب صحی فرماے ہے گرمی اتنی زیادہ ہے آگگر جیسے دیکھیے ہم تو گھر میں بیٹھے تو ہمیں پتا نہیں لگ رہا ہم باہر جائیں گے تو پتا لگا کتنی گرمی ہے جی جی فرمائے
کہ میں زیادہ پانی پی ہوں اور گھر میں سب کام تاکہ اپنے آرام کروں جتنا ہو سکے آرام بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے شریر کے لیے کافی لوگ ہوتے ہیں بالکل آرام نہیں کرتے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جتنا ہمارے لیے کھانا امپورٹینٹ ہے اتنا ہی ہمارے لیے آرام کرنا بھی امپورٹینٹ ہے ہر ہر س ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے ٹائم ٹ ٹائم کریں گے اگر ہم ہر چیز تو ہمارا کام بہت اچھا چلےا ہمارے حساب سے ہم ہر چیز بہت ٹائم پہ کرتے ہیں جی بالکل اور کھانا بھی د گرمی آئے تو دیکے کھانا بھی بڑا لائٹ ویٹ ہی کھانا چاہیے ہمارے حساب سے آپ کھانا جیسے پورا ایکم ایسا ہیوی کھانا نہ کھائیں پراٹھے وغیرہ یہ سب چیزیں کم کر دینی چاہیے گرمیوں میں تالابو نہ کم کر دینا چاہیے گرمیوں میں نا جی جی ہم تو پراٹھے وغیرہ ہی زیادہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے مطلب گرمی میں کم کھاتے ہیں باقی اور سب چیز زیادہ کھاتے ہیں لائک چاول کھچڑی یہ نا پانی تو آپ اسے کھا سکتے ہیں اچھے سے جی ہم بالکل یہی زیادہ کھاتے ہیں جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی ہم تو بہت زیادہ خوب دھیان رکھتے ہیں اپنی ش کب دے ہیں ہم کہ ہم جیسے دیکھیے تازہ روز کھائیں تازہ بنائیں تازہ کھائیں بچوں کو بھی ہم تازہ ہی دیں تھوڑا گرمیاں ہے تھوڑا گرمی میں ہم گوشت وغیرہ بھی تھوڑا کم ہی کھاتے ہیں کیکہ گرمی ہے تو اس لیے گرمی میں گوشت گرم ہوتا ہے تو تھوڑا گوشت ہم کم کر دیتے ہیں گرمیوں میں تو اس لیے ہم تھوڑا کھانا ٹھنڈا کانا شروع کر د دہیے دہی ہم روز اپنے کھانے میں ایڈ کر لیتے ہیں ٹائم سے کہ دہی ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسے ہمارا شریر تو ٹھنڈا رہتا ہے آپ گند گتییرا کا نام سنا ہوگا آپ نے آپ اپنے کھانے میں روز گوند کا تیرا ایڈ کرے پانی میں آپ ایک ٹائم پانی پیے پیجے تو اس میں آپ گوند گتییرا ڈال کے پانی پیجیے اس سے آپ کا شریر ٹھنڈا رہے گا آپ چیا سیڈس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے چیا سیڈس کا نام بھی کافی سنا ہوگا جی جیا سیر جو ہوتا ہے اس کی ترثیر جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی پی سکتے ہیں اچھے سے آپ اس کو پیجیے پانی میں ڈال کے تو آپ کی اسے باڈی میں جو ہے پانی کی ماترا پوری ہوگی گرمی نہیں لگے گی آپ کو گرمی کم لگے گی بالکل آپ پورے فریش رہیں گے جی جی جی ہم تو بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کا کہ دیکھیے جو بھی کھائے تھوڑا دھیان رکھیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے تلا بنا ہم کم دیتے ہیں باہر کا کھاناڑا کم کر دیتے ہیں ہم ا آپ کو بت ہی د کہ باہر کا کانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے جی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صحیح ہوتا ہے گھر کا کھانا جو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اس کو اتنا اچھے سے ہم اس کو پکاتے ہیں کہ ہلکا کھانا پکاتے ہیں لائٹ ویٹ پکاتے ہیں بنا ملاوٹ کے پکاتے ہیں جس سے وہ کھانے میں پچانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بالکل جی بالکل آپ صحی فرما رہے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو بولتے ہیں کہ باہر کا کانا آپ کم سے کم کھائیں گھر کا کھانا زیادہ سے زیادہ کھائیں ہم گھر کا کانا زد بہ کھلاتے ہیں باہر کا کھانا کم ہی دیتی ہیں بچوں کو بھی اور خود ا کم ہی کھاتے ہیں جس سے بچوں کو تھوڑا اچھا لگے گا دیکو اب بچوں کے حساب سے تو وہ کھانا اچھا ہے لیکن ہمارے حساب سے جو گھر کا کھانا اچھا ہے بنا ہوا فریش ہے وہ گھر کا کھانا بنا ہوا جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی سیم یہی ہوتا ہے ہم تھوڑا دھیان رکھتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا گھر کا کھانا ہی دے بھاا ا کام ہی کر د جی جی جی بالکل جی جی گھر کے کھانے سے بہتر اچھا آپشن کچھ نہیں ہوتا جی ج جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہم بھی سوچتے ہیں کہ باہر کا کھانا تھوڑا کم کھائےیں گھر کا تازہ کھانا کھائےیں تازہ کھانا کھائےیں جس کھانے کی تحسیی ٹھنڈی ہوتی ہے
ج
ہم وہ چیزیں ایڈ کریں اپنے کھانے میں جس سے نا ہمارا کھانا بھی اچھا ہوگا اور ہمارا جو بوڈی سسٹم ہے وہ بھی اچھا ہوگا دیکھیے ہماری بوڈی کو بھی ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے ہم گرم چیزیں کھاتے رہتے ہیں ہر ٹائم تو وہ صحیح نہیں ہے ہمارے حساب سے تو ہم سوچتے ہیں کہ
جتنا ہو سکے ہم تھوڑا اچھا کھانا بہتر کھائیں بہتر بچوں کو بہتر کھلائیں جی آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھیے اب اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے بچوں کا تو اور کون رکھے گا دیکھیے اگر ہم ہی باہر کا کانا کھائیں گے تو ہمیں دیکھ کے وہ بھی باہر کا کھانا ہی کھائیں گے
بالکل ہم آپ سے یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو تازہ کھانا کھلائیں روز اپنی بیگم سے بولے وہ آپ کے لیے ایک دم تازہ کھانا بنائے اور تازہ کھانا کھائیں آپ لوگ دیکھیے تازہ کھانا بھی کھائیں جس کھانے کی تحسیر ٹھنڈی ہو وہ کھانا آپ زیادہ ایڈ کریں اپنے کھانے میں دیکھیے جس کھانے کی تحصیر ٹھنڈی ہوگی وہ آپ کے پیٹ کو پیٹ کو بہت ٹھنڈک پہنچائے گا جی جی بالکل بالکل دیکھیے ٹھنڈک والا کھانا ہی کھانا چاہیے جس کھانے جی تحصیرہے اچھی ہو جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی ہماری بات کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں دیکھیے اگر ہم اچھا کھانا کھائیں گے جس کھانے کی تحصیر ٹھنڈی ہوگی ہم وہ کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھی ٹھنڈا رہے گا گرمیوں میں ہم لو سے بچ سکتے ہیں اور طرح طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں دیکھیے اگر ہم سوچیں گے کہ نہیں ہمیں باہر کا کھانا کھانا ہے باہر کا کھانا اچھا ہے باہر کے کھانے میں یہ ہے وہ ہے تو دیکھیے باہر کا کھانا جتنا نقصان کرتا ہے ہمیں اتنا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے بالکل بالکل چلیے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ ضرور فون لگائیں گے آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ